السلام علیکم خیریت
وعلیکم السلام جی الحمد للہ آپ کیسے ہو
جی الحمد اللہ گڈ آپ بتائیں کیسا موسم ہے
موسم تو بارش ہو رہی ہے ہمارے یہاں لائٹ بھی چلی گئی ہے اس وجہ سے
اچھا بہت زیادہ ہو رہی تھی کیا
جی ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے پہلے بہت زیادہ ہو رہی تھی
کنٹینیوس تھی کیا کل سے
نہیں کل نہیں تھی آج ہی ہوئی ہے اور آپ کے یہاں کا ویدر کیسا ہے
ہمارے یہاں بارش تھوڑی رک چل رہی رک رہی چل رہی ایسے تھی رات سے ابھی جا کے ذرا کچھ آدھے ایک گھنٹے سے رک گئی ہے ٹھیک ہے زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے اور آپ بتیں آپ کیا کر
کچھ بھی نہیں بیٹھی تھی کھانا ہو گیا آپ کا
نہیں ابھی تو بس چائے ہوئی ہے
اچھا تو کیا بنانے والے ہو نہیں ابھی نہیں ہوا ہے بن رہا ہے ہمارا
اچھا
تو کیا بنا رہے ہو آپ
میں پالک بنانے جا رہی ہوں
اچھا کیسے بنتا ہے وہ
پالک کی سبزی کو لاتے اچھے سے واش کرنا ہوتا ہے اس کے اس کو چوپ کرنا ہوتا ہے آپ کو اسے دو تین پانی سے اسے دھونا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کی مٹی پوری صاف ہو جائے اور آپ کو لگے پانی پوری طرح سے صاف ہو چکا ہے اس میں مٹی نظر نہیں آ رہی تو آپ اس پانی میں سے نکال کر ایک چھنی اس ٹرینر میں رک دے پھر ٹرینر سے لے کر آپ چاپنگ پہ مطلب چوپ کر لیں گے باریک اگر آپ کو سوکھی پالک بنا رہی ہوں میں تو اس حساب سے میں اسے باریک چوپ کر لوں گی
اچھا
ہ پھر اس کے بعد میں پیاز ڈالتی ہوں اور پالک میں ٹماٹر ٹر نہیں ڈالتے سوکی پالک ہے تو اس میں ٹماٹر نہیں ڈالتے اور ہاں اور سوکھی پالک میں پالک ساتھ ایکچولی ٹماٹر ڈالنا بھی نہیں چاہیے اور
کیوں کیا
پیمپل ہے ہ پتا نہیں ممی یا ڈاکٹرس ایسا کچھ بولتے ممی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ ڈالنے سے پتری کا یہ رہتا ہے تو اس کو اوائڈ کرتے ہے بس تو بس چوپ پیاز کرتے لہسن لہسن اگر ڈالنا ہو تو وہ اور ہری مرچ یا لال مرچ آپ کے پسند پہ ڈیپینڈ ہوگا ہری مرچ لوگی تو اس کو بھی باریک کاٹ لیں گے اور لہسن کو چوپ کر لیں گے اور پیاز کو چوپ کر لیں گے پھر کڑائی میں تیل لیں گے اس میں تھوڑا جتنی آپ کی ہے اس کے حساب سے آپ تیل ڈالیں گے پھر انین ڈالیں گے پھر لہسن اور مرچ اور زیرے کا کوٹا ہوا یا چوپ جیسا آپ کو مرضی ہے یا پیسہ ہوا وہ ڈال دو گے ہلکی جب پیاز براؤن ہونے لگے تو آپ یہ پیسٹ ڈالو گے یا پھر چوپ کی ہوا جو بھی ہے آپ کے پاس وہ ڈالو گے اس کے بعد آپ کو اس کی کچا پن اسمل نکالنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی ادراک لہسن کا پیسٹ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہو یا پھر اگر آپ لہسن کم ڈالے ہو وہ ڈال سکتے ہو اور ایک بات اگر صرف لہسن پالک لہس ن زیادہ ڈالنا ہے لہسن اچھا لگتا ہے تو اپ اگر وہ زیادہ ڈال رہے ہو تو ادرک لہسن کو اسکپ کر دو گے صرف ہلدی دالو گے
اچھا مطلب ہم پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور صرف لہسن کی کلیاں بھی ڈال سکتے ہیں
ہاں یہ مطلب کچھ لوگوں کو لہسن پسند آتا نا لہسن فلیور تو وہ لوگ چوپ کر کے کچل کے ایسا ڈال سکتے ہے نہیں آ سمپل ٹائم نہیں ہے تو ادراک لہسن کا پیسٹ اٹھایا ہے ریڈی تو وہ ڈال دیں گے ہلدی ڈال دیں گے مرچ پاؤڈر یا پھر ہری مرچ کٹی ہوئی وہ ڈال دیں گے
جی اچھا
پر بھونئینگے پھر جب ان کی کچی سمیل ختم ہو جائیں گی کے بعد آپ اس میں پالک ڈالنی ہے پالک ڈالنے کے بعد
پالک میں ا پانی چھوٹے گا تھوڑا اور تو آپ کو لگے گا کہ بہت پانی پانی ہو گیا م اس کا سوکھنے کا ویٹ کرنا ہے پانی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کم ہوگا اور جب لگے گا کہ آئل اوپر آنے لگا ہے پانی ایک دم ہوگے تو پھر سمجھو گے کہ سمجھ جانا ہے کہ ہاں پالک ریڈی ہے اور پالک کو ڈھک کے نہیں پکانا ہے جتنی بھی ہری سبزیاں ہوتی ہیں انیں ڈھک کے نہیں پکائیں گے
اچھا مطلب ایسے کھلے پکانا ہے
ہاں پتی دار سبزیوں کو کبھی بھی ہاں ڈھک کے نہیں پکانی ہے اور ہوں اس کو بس تیل آنے تک پہ سلو کر کے چھوڑ دینا ہے بیچ بیچ میں تھوڑا ہلات ے رہنا ہے تاکہ وہ سوکھا ہونے کے چکر میں داغ نہ لگ جائے تو انوں بیچ بیچ میں ہلاتے رہ رہنا چاہیے اور پھر جب لگے کہ ہاں ایک دم ریڈی ہے کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اور تیل تھوڑا اوپر آ چکا ہے تو آپ کی پالک ریڈی ہو جاتی ہے
میں ضرور ٹرائی کروں گی ایسے
جی تھینک یو اور آپ بتائیں آپ نے کیا بنایا
میں تو اڈلی سانبر بنایا آج
اچھا آپ بناتے ہو
جی
آپ کیسے بناتے ہو
ا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سامان کیا کیا لگے گا میں بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمیں چاول لگیں گے دو کپ ایک کپ اڑد دال اور میتھی دانا بھی ہم اس میں یوز کر سکتے اور نمک لگے گا سوادانوسار
اچھا
تیل گریس کرنے کے لیے
اوکے
تو ابھی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اڈلی کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں چاول اڑد دال اور میتھی دانہ الگ الگ پانچ چھ گھنٹے تک بھگو دینا ہے
اوکے
تینوں کو پھر اڑد دال کو ملائم پیسنا ہے اور چاول کو تھوڑا در درا پیسنا ہے
اچھا جی
ہوں پھر ہمیں دونوں کو ملا کر آٹھ سے دس گھنٹے یا رات بھر بھی رکھ سکتے ہم خمیر آنے کے لیے اسے رکھ دینا ہے ڈھک کر اسے اچھے سے رکھنا
ہاں تو شام یا رات کو بنانا ہو تو
تو صبح بھگا کر رکھ دینا ہے میں نے صبح ہی بھگایا تھا تو میں ابھی بنا رہی ہوں
اچھا جی
پھر ہم بیٹر میں نمک ملائیں گے
اچھا جی
پھر جو اڈلی کا اسٹینڈ ہوتا ہے اس میں ہم تیل لگا کر بیٹر اب اس کے اندر بھریں گے تاکہ وہ چپکے نا پھر اسے دس سے بارہ منٹ تک اسٹیم کریں گے
اچھا آپ یہ پیسٹ بنانے کے ترنت کیسے بنائیں گے اسےف مطلب وہ بن جاتے ہیں ترنت بنانے پر
نہیں پیسٹ ہم صبح ہی بنا دیں گے
اچھا نہیں آپ نے کہا نا صبح میں بھی گیا ہوا ہے ہاں
اور پھر پیس کر اس کا پیسٹ بنائیں گے
اچھا جی
پیسٹ کو ہمیں رات بھر رکھنا ہے یا پھر چار پانچ گھنٹے
ہاں اچھا جی
پھر ہم اسے دس سے بارہ منٹ تک اسٹیم کریں گے ہمارے پیسٹ کو اڈلی اسٹینڈ میں اور پھر ہم اسے پلٹ دیں گے پھر پلٹ کر بھی اسٹیم کریں گے
اوکے
اور پھر ہماری اڈلی ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر ہم اسے نکال دیں گے
اوکے
اور اب سامبھر بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا لگے گا میں بتاتی ہوں آدھا کپ اس میں تور دال لگیں گی ایک پیاز لیں گے اسے باریک کٹ کر لیں گے ٹماٹر بھی لیں گے اسے کٹ کر لیں گے
دال ہے اس کو مسور دال میں بھی بنا سکتے
مسور دال میں میں نے تو نہیں ٹرائی کیا میں نے نہیں سنا ہے اسے مسور دال میں
ہوں بنتی
تور دال کا ہی بناتی ہوں سامبر
اچھا جی تور دال کا آپ کتنے لوگوں کی کوانٹیٹی کے حساب سے لیتی ہے
چار پانچ
چار پانچ اچھا جی
تو پھر گاجر
کانٹیٹی ہوگی
آدھا کپ بس ہو جاتی ہے
جی جی بتائیے
پھر ہم گاجر لیں گے کٹی ہوئی ایک یا ہم گاجر کو کدو گس بھی کر سکتے یا باریک باریک کٹ بھی کر سکتے ہیں ٹکڑوں میں
اوکے
پھر پانچ سے چھ کری پتے لیں گے دو ہری مرچ ایک بڑا چمچ املی کا پانی
اچھا
دو بڑے چمچ سامبر مسالا ادھا چھوٹا چمچ ہلدی اور نمک سواد انوسار
ھم جی
اور تڑکے کے لیے لگے گا ہمیں تیل
ہوں
اور رائی اور زیرا اور سوکھی لال مرچ اور چٹکی بھر ہینگ
او ہنگ نہیں ڈالیں گے تو بھی چلتا ہے نا
ہاں چلے گا آپ اپنی اکارڈنگ بنا سکتے ہو جی جی جس کو پسند ہے وہ ڈالتے ہیں جس کو نہیں پسند وہ نہیں ڈالتے
اچھا جی
تو پھر اب اسے بنانا کیسے ہے دال کو سب سے پہلے ہمیں ہلدی اور پانی کے ساتھ کوکر میں تین سے چار سیٹی آنے تک پکانا ہے
اچھا جی
پھر کڑھائی میں تیل گرم کرنا ہے اس میں رائی زیرہ ہینگ اور سوکھی لال مرچ اور کری پتے ڈال لیں
اچھا
پھر پیاز ڈالنا ہے پھر پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک بھون لینا ہے پھر ہری مرچ اور ٹماٹر ڈال کر نرم ہونے تک پکا لینا ہے پھر جب ٹماٹے گل جائیں گے پھر سبزیاں ڈالنا ہے گاجر وغیرہ چوپ کیا ہوا اور پانچ منٹ تک پکانا ہے
اوکے
پھر سانبھر مسالہ اور نمک ڈالنا ہے اور پھر اوپر سے املی کا پانی ڈال دینا ہے
اوکے جی دین
پکی ہوئی دال ملائیں گے اور ضرورت انوسار پانی ڈالیں گے
اچھا
پھر آٹھ سے دس منٹ تک ابال لیں گے تاکہ سبھی سواد اچھی طرح مل جائے
اچھا جی
پھر اوپر سے ہرا دھنیا ڈال کر گرما گرم پروسیں گے
جی نائس
گرما گرم ملائم اڈلی کو گرما گرم سانبر اور ناریل کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے
جی ویری نائس
تے میں بھی کھا سکتے ہیں یا پھر شام میں بھی ڈینر میں بھی کھا سکتے کے آپ جیسا چاہو
موسٹلی سب لوگ ناشتے میں پسند کرتے ہیں
ہاں صبح صبح جی اڈلی بھی اور ڈوسا بھی
جی
چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کی ریسیپی ضرور ٹرائی کروں گی میں پالک کی
اچھا جی تھینک یو تھینک یو ویری مچ
اوکے بائے
بائے